ہاں فاطمہ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اچھا آج کہاں پہ ہ
دربو
کالج نہیں گ وہ
نہیں کالج نہیں گئی
کیوں
آج تھوڑا بیمار تھی میں
اچھا ٹھیک میں آپ وہ ہے نا آپ کی شبختہ وہ آپ کی فرینڈ
ہاں ہاں
اس نے میرری ساتھ بدتمیزی کی کل
اچھا میں خود بولوں گی تم کچھ نہیں بولا
میں نے اس کو بولا اس ٹائم میں مت کرو باتی ت لیکن وہ نہیں مان رہی تھی
کوئی بات نہیں میں خود سمجھاؤں گی
اوکے اور
بس ٹھیک
وہ کیا چل رہا ہے؟
کچھ نہیں
اچھا مجھے یہ بولو کہ جو آپ کا ہے نا وہ محدین آپ کا پاپا
ہاں
اس کو میں نے بولا کل مجھے دس ہزار تو اس نے نہیں دیا
کوئی نہیں بات نہیں
اس کو اس کو بولنا عقب نے بولا ہے کہ دس ہزار پیسے دینا
ٹھیک ہے
اور کیا کہاں ہو آج گھر نہیں ہو
ہاں
اچھا آپ کا جو آ ہے نا وہ پیضانا آپ کا بھائی
ہاں ہاں
وہ کس کلاس وہ کہاں پڑھتا ہے
وہ اسی کے یہ ٹینتھ میں پڑھتا ہے
کہاں پہ
ہاں چڑو ر میں
اچھا وہ وہاں پہ چلے جاتے ہو کبھی کھیلنے
ہاں
سری نگر
ہاں
اچھا اچھی بات ہے اور کیا چل رہا ہے کو خاص
کچھ نہیں آپ کیا چلے گا
اچھا ٹھیک ہے عید کیسی بنائی آپ نے
اچھے سے منائی
اچھا کتنا آپ کو ایید میرا
ا بہت سارے بہت سارا پت نہیں اب
اچھا ٹھیک ہے مجھے ایک بات بولو آپ کے گاؤں میں کیسی عید ہوتی ہے
بہت اچھی ہوتی ہے
بہتا چٹھییک اب جاتے ہو گھومنے پھر فرینڈس کے ساتھ
نہیں نہیں میں نہیں جاہتی ہوں میں گھر پہ اتی ہوں
کیوں نہیں جاتے ہو
بڑی کو بڑوں کو گھر میں عید منانی ہوتی ہے
اچھا ٹھیک ہے وہ ہے نا آپ کا وہ آپ کا جو ہے نا وہ مہدی عقب
ہ ہاں ہاں
وہ کیا کرتا ہے
وہ چاروں رم ہوتا ہے
اچھا ٹھیک ہے کہ آپ کا جو موسی ہے نا
ہاں
وہ کیا کام کرتی ہ ہیں
وہ جوس فیکٹری میں ہوتی ہے
اچھا دوست کہاں پہ ہوتے ہیں
کیا
دوسری ماں موسی
وہ گھر پہ ہوتی ہے میری ایک ہی ماسی ہے وہ نا وہ جوس فریکٹری کرتی ہے
ٹمٹو
کیم تو اچھا آپ کو آتا ہے سبزی بنانا
بہت ساری چیزیں بناتی ہوں جو مجھے آتا ہے نا وہی بناتی ہوں میں
کچھ نہیں
اچھا مجھے ایک بات بولو آپ چھان پورہ میں کہاںہ پے رہتی ہو
کیا
آپ چھا نہ پورا میں کہاں پے رہتی ہوں
جو آگے میں رہتی ہوں پہلے سے آتا ہے نا چھوناپورا وہی رہتی ہوں میں آنا کبھی
اچھا جب میں آؤں گا تو اپ مجھے آنے دو گی اپنا گھر
کیوں نہیں آنی د گی
اچھا ٹھیک ہے اور مجھے بولو کہ وہاں پہ موسم کیسا ہے بارش ہوتی ہیں کبھی
ہاں ہاں بہت ہوتی ہے آج بھی پڑی تھی
گرمی ہوتی ہیں کچھ
ہاں
اور سناؤ
بس سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک ہے سب
ہاں اچھا آپ بڑوں کو عزت کرتے ہو یا باعزت
عزت
اچھا ٹھیک ہے بڑوں کو عزت سے پیش آنا چاہیے اور
بس سب ٹھیک ہے
اور کیا چل رہا
کچھ نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے
سب ٹھیک چل رہا ہے
ہاں سب ٹھیک چلے ہے
اوکے اور سناؤ کچھ اچھی بات
ہ میرے پاس تو اچھی بات کوئی نہیں ہے
کیوںہ
آپ کیا سناؤ میں
کچھ نہیں
سب ٹھیک ہے
اچھا مجھے بولو آپ ہاں میں ٹھیک ہوں اور کیا چل رہا ہے
ا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے
اچھا ٹھیک ہے آپ کے کتنے فرینڈز ہیں
آ دو صرف ہے
اچھا وہ کیوں آپ کے فرینڈس ہیں آپ کو کیا کیا ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں
ہ اگر مجھے کوئیچ کھانا وانا ہوتا ہے نا سک میں وہ بھی میں شیئر کرتی ہوں ان کے ساتھ اگر انہیں ہوگا نا ہاں بت دیتے ہیں ہاں ہاں ہاں
وہ کیا کیا دیتے ہیں؟
ارے جو ان کو ہوگا وہ ہم پہلے مجھے ہی دیتے ہیں
اچھا ٹھیک ہے جو آپ دکان پہ کبھی کچھ لاتے ہو نا وہت دتے ہیں آپ کو
ہاں ہاں ہاں
اچھا آپ کے اسکول میں کون سا ہے آپ کا پرنسپل ہے
ماہیدین
اس کا کیا نام ہے؟
مہدین
مین
ہاں
اچھا ٹھیک ہے آپ کو گھر میں کون کون ہے چاچا کون کتنے ہیں آپ کو
میرے چاچا ایک ہیں
اس کا کیا نام ہے
آ یہ عابد
ہابد اچھا آب بھی تو کیا کام کرتا ہے
وہ نا چاارور میں ہوتا ہے منڈی میں ہوتا ہے
منڈی میں ہوتا
ہاں ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ہے اور بتاؤ آپ اچھا آپ کو آپ کاب ماں جو آپ کی ماں ہے نا وہ کبھی ڈانٹتی ہے
ہاں ہ ڈامتی ہے
کس چیز پہ
کبھی جب میں غلط کرتی ہوں نا تو ڈانٹتی ہے
اچھا ٹھیک ہے جو آپ کا دادا پاپا ہیں وہ ڈھانٹتا ہے
ہاں ہاں ہاں
اچھا کوئی زیادہ کون ڈھاٹتا ہے
ممی ڈونٹتی ہے زیادہ
اچھا ٹھیک ہے اچھا آپ کے جو کالج ہے نا وہ کہاں پہ ہے
کون
جو آپ کا کالج ہے وہ کہاں پہ ہے
شہر میں
شہر میں اچھا ٹھیک ہے اور کیا چل رہا ہے اچھا زمین داری کرتی ہو گھر میں کیوں
یہ کرتی ہوں میں کیوں نہیں کرتے ہو آپ اپنے نہیں سیکھا نہیں کیوں اب سے سے کت
آپ کو سیکھنا چاہیے
ؤ
کاپ سیکھو گی
آئے گا
ہاں اور سنا
بس ٹھیک سب ٹھیک ہے ہاں سب ٹھیک ہے اور تس سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں بس دعا ہونا چاہیے ایسے نماز پڑھتی ہو
ہاں ہاں نماز میں پڑھتی ہوں کنٹینیو
کتنے ٹائم
اسٹم
اچھا نماز سے سکون ملتا ہے
سکون ملتا کہاں نماز پڑھنی چاہیے ہمیشہ ہاں ہاںڑ تی ہمیشہ پڑتی
اچھا قرآن پڑھتی ہوں
ہاں ہاں درزگہ بھی جاتی ہ
اچھی بات ہے قرآن بھی پڑھنا چاہیے نماز بھی پڑھنا چاہیے ہر چیز میں اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے
ہاں
ہاں تھوڑا اوپر سے بات کرو مجھے سنا ہی نہیں دے رہا
ہاں میں نے بولا ہاں ہاں
اچھا اب جب نماز پڑھتی ہو اللہ کیا کیا کیا مانگتی ہو اللہ سے
بہت کچھ مانگتی ہوں
پھر بھی کیا کیا؟
بہت
اچھا آپ کیا بننا چاہتی ہو
میں ڈاکٹر بننا تھا جات میری ڈریم ہے
ڈاکٹر اچھا ٹھیک ہے انشاء اللہ آپ بنو کہ آپ ٹینشن م تو محنت کرو
ہاں وہی تو کر رہی ہوں میں بہت محنت کر رہی ہوں میں
ہاں اچھی بات ہے محنت کرو آپ ڈ ایک دن ڈاکٹر بنو گے آپ ڈ ر کرتے ہو ڈاکٹر بننا
جو اب اللہ کو کرنا ہوگا تو وہ کرے گا
ہاں لیکن ڈاکٹر تب بنو گے جب اللہ کو بھی یاد رکھو گے اب اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور
س سب
اچھا ب اللہ حافظ
اللہ حافظ
ا